و علیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام بغی عانواتیکا بچیان
ہاں بھائی جناب ٹھیک ہو
بس بڑیا گھر میں سب پھیریے تھے بجان
ہاں گھر میں سب ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہو
بس بڑھیا بجان ہاں بھائی کہاں ہو بھی بجان
ابھی ہم کھیرے
اوکے بائی جان کی حال چال ہے بھائی
جی ہاں ٹھیک ہے بائے آپ ٹھیک ہے
بس بڑھیا بھائی جان ہاں بھائی ہاں ک آپ نے کھایا بھائی جان
جی بھائی جان کھانا کھایا
ٹھیک ہے بھائی جان ہاں بولے ہم بھائی جان کس پہ کریں گے آج بات
ہم کریں گے آج جنگلات بہت
ٹھیک ہے بھائی جان
اور پانی پہ بات کریں گے
ب بھائی جان جو ہمارے جنگلات ہیں ہمیں یہ کاٹنا نہیں چاہیے نا بھ
جی جی بھائی جان کاٹن نہیں چاہیے صاف رکھنا
جی بالکل صحیح بات ہے باقی ہمیں پیڑ پودے میں نہیں کھدنی چاہیے صاف رکھنی چاہیے
اگر ہم پانچ پٹ یں گے تو ہمیں دس پیڑ لگے چاہیے وہاں پہ ہے نا بائی جان ہمیں زیاد سے زیاد اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے آس پاس ماحول کو صاف رکھنا چاہیے آس پاس ماحول پر گھوڑا گرکن نہیں ڈالنا چاہیے بھائی جان اگر ہمیں گڑا نہیں اں جی بات بائی جان جی بائی جان جی بائی جان کی جبک صحی بات ہے بھائی جان بالکل صحیح بات کہ اپنے بھ جان بھ جان اگر ہمارے گھر کے آس پاس بس کچھ گھوڑا ووڑا نکلتا ہے تو وہ ہمیں ہم نالی میں پھینک دیتے ہیں گھر کے آس پاس پھینک دیتے ہے نہ بجان بجان میں گھاڑی میںین ہمیں ایک گاڑی میں ڈالنا چاہے کہ وہ کہیں دور چھوڑ جائے یا گغدہ کولنا چاہے تو اسی میں ڈالنے کااہ ہے نا بائی چانس آپ بولے اس بارے میں کچھ بائی جان
ان کو پانی کو صاف رکھنا چاہیے جو کوڑا ہم کو نکل رہا ہے نا وہ پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے کوئی گاڑی آئے گی اسی میں ڈالنی چاہیے یا اگر گاڑی بھی نہیں آئے گی کہیں پہ گڈھا کھولنا ہے اسی میں ڈالنا چاہیے
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان بھائی جان اور ہمیں پانی کو صاف رکھنا چاہیے ہاں بجم آمیں پانی کند جی پانی میں کوڑا ووڑا نہیں ہمیں ڈالنا چاہیے ہمیں پانی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے ہے نا بھائی جان جی بھائی جان میں پانی کو صاف رکھنا بالکل صاف رکھنا چاہیے ہمیں پانی کو ہم اگر پانی کو ہم اگر پانی کو گندہ رکھتے تو ہم وہی پانی پی دیتے تھ تو ہم میں اسی سے بیماری پھیل جاتی ہے نا بھائی جان
جی جی بھائی جان ضرو کی بات ہے جی بھائی جان
ہاں بھائی جان آپ بولیے اس بارے میں کچھ بھائی جان
پانی کے بارے میں
ہاں بھائی جان
جی اس کو بہت صاف رکھنا چاہیے پانی کو کوڑا ووڑا ڈالنا چاہیے پانی میں
جی جی بالکل صحیح بات ہے جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان بھائی جان ہم بھی نہیں ہاں بھائی جان ہمیں پانی کو صاف رکھنا چاہیے ہمیں پانی کو کوڑا ووڑا نہیں ڈالنا چاہیے نا بھائی جان
جی جی بھائی جان
اگر ہم خراب پانی پیے گے تو اس سے ہماری بیماری پھیل جاتی اور ہاں بھائی جان اگر ہم صاف ہیئیں گے تو صاف ہی رہیں گے اور اگر ہم پیڑ کاٹتے ہیں تو ہمیںاری آکسیجن بھی کم ہو جاتے ہے بہت ساری بیماری ہم بچان ہمیش زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے ہمارا فشری جی جی بالکل مے ہوائی بھی صاف رہتی ہے اس سے ہےنا بھائی جان
جی بھائی جان ضروری بات ہے ہوائی بھی صاف رہتی ہے
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بائی جان آب بوولے بھائی جان اس بارے میں کچھ اب بولیے اس بارے میں کچھ بھائی جان
جی بول کے آپ کی بات صحیح ہے جو ہم پیڑ ویڈ کاٹتے لگانا چاہیے اگر دس پیٹ کاٹیں گے بیس لگانا چاہیے پھر بیس جو بیس لگائیں گے اس میں تو پانچ دس لگ جائیں گے بیس کہاں لگیں گے جی بھائی جان جو ہم سال میں لگائے تھے پچاس ساٹھ پیڑ
جی جی بالکل
جی
بھائی جان اور ہمیں نشے سے دور رہنا چاہے بھائی جان ہمیں کوئی بھی نشہ نہیں کرنا چاہیے اگر بھائی جان کوئی نشہ کرتا ہوگا تو اس کو بولے کہ یہ غلط ہے نا بھائی جان
جی
ہیلو
ہیلو بولیے
ہاں ہاں بچیں گرم کوئی نشہ کوئی
جی بھائی جان
اگر کوئی بندہ نشہ کرتا ہوگا تو اس کو بوول کہ بھائی جان گے غلط ہے
جی بھائی جان ایک غلت ہے نشہ کرنا جی بھائی جان ضروری بات ہے آپ کی اور جو بچے آج کل فون چلا رہے بچے بھی بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے
ہاں بالکل صحیح بات ہے بھائی جان ہمیں بچوں کو موبائل فون زیادہ نہیں دینا ہے نا بھائی
جی بھائی جان جی جی
بھائی جان اگر بچے موبائل فون لیتے لکھ
جی بھائی جان جی جی جی جی جی بھائی جان
ہاں بھائی جان آب بولی ا اس بارے میں کچھ بھائی جان
جی جو بچوں کو ہم پون دیتے پھر وہ کھانا بھی نہیں کھاتے
جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بجن موبائل فون بغیر وہ کھانا نہیں کات ہیں ہےیننا بائی جان
جی بھائی جان جی بالکل
کو ضروری موبائل فون ہونا چاہیے نہا
جی بھائی جان
پھر وہ کھانا وانا کھاتے ہیں نا بچن جی بالکل آپ بولے ب جان اس بارے میں کچھ جی بہت ہی ضروری ہے کو بچوں کو فون نہیں دینا چاہیے جی جی بالکل بالکل صحیح بات ہے بھائی جان آ بھی خاب جی جی جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان ان کو صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے ان موبائل فون سے وہ موبائل موبائل فون وہ موبائل فون جی جی بالکل صحیح بات ہے بھائی جان ب جب وہ موبائل فون دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہے صحت بھی پہ اثر پڑتا ہے دماغ بھی کمزور ہوتا ہے اس سے ہے نا بھائی جان جی بھائی جان صحیح بات ہے اور بھائی جان ہم اگر بازار جاتے ہم تو پلاسٹک بیگ ساتھ لیتے ت باسے ہمیں پلاسٹک ب ساتھ نہیں ہی لینا چاہیے ہم تو کاٹن ہاں کااٹن بیگ یز کرنچ جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ بائی جان ک کاٹن بیگ استعمال ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے نا بجن جی آپ بولے اس بارے میں کچھ بجن ج
جی جی بھ جان ایک تو آپ نے بہت اچھی بات بولی کاٹن بیگ
بٹل د ک جا چاہیے جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھجن پلاسٹک بھی کہ ہمیں نہیں استعمال کرنے چاہیے
وہ نہیں کرنے کا استعمال جی
یہ بچان گ ہم پلاسٹک اگر ہم پلاسٹک بیگ استعمال کرتے ہیں ہم سے سبزی لاتے بازار چ کچھ بھی لاتے ہیں بازار سے ہے ن بجان ہمیں اس سے بیماری پھیل جاتی ہے اگر ہم کاف اگر ہم کاٹن بیگ استعمال کریں گے تو اس سے بیماری نہیں پھیل جائے گی نا بھائی سرح اسحمد اس سے ہمارا صحت بھی صاف رہتا ہے صحت پہ بھی اثر نہیں پڑتا ہے الر بھائی جان
جی جی بھائی جان
ہاں اب بولے اس بارے میں کچھ بھ جان
جی ضروری
ضروری بات ہے یہ جی جی بھائی جان یہ یوز کرنا چاہیے تھا جی جی بالکل بائی چانس صحیح بات ہے آپ کی بائی جان بھجان اور یہ ہمیں ندی نال و ہم گندے رکھتے ہے آسا پاس ماحول کو ہم گندہ رکھتے ہیں نا بھائی جان بھائی جان ہمیں گندا نہیں جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بجان ہمیں صاف رکھنا چاہیے نا بائی جان اگر ہم پانی کو گندا رکھتے ہیں تو ہم وہی پانی پیتے ہیں تو اسی سے بیماری پھیل جاتی ہے د ہے نا بچن
ضروری بات ہے یہ
ہاں بھائی جان
جی
جی اب بولے اس بارے میں کچھ بھائی جان سوور بعات کی اپنے ج جے نے میں ڈال د نا ایک گھوڑا جی جی بالکل بھائی جانس صحیح بات ہے جی جی بالکل یہ میں نہیں لیی ڈالنا چاہیے تھا ما ب جی جی
جی
جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھجان ہمیں اگر ہم بھجن اگر ہم پیڑ کاٹتے ہیں تو ہم ہمیں فریش ایئر نہیں ملتا ہے نا بھائی جان ہم یہ یہ پیڑے میں آکسیجن دیتے ہیں ہم ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ واپس دیتے ہیں نا بھائی جان
جی جی بھائی جان جی بات صحیح ہے آپ کی کو آارڈر نہیں چاہیے پیڑ
یہ پیڑ ہمیں پیڑ نہیں کاٹنے چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے نا ب جی جی بالکل سر جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان
جی
ہ بھائی جان پچھلی بار وہ پہلگام میں رین فال آئی بہت پن پہال آئی وہاں پہ وہاں پہ بہت نقصان ہوا پہلگام میں وہاں پہ پارکز تھے گاڑیاں تھے کارز تھے بہت سارے چیزیں وہ برباد ہو گئی پہلگام میں بھائی جان آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ہے نا بھائی جان
جی جی بھائی جان ضروری ہے
جی جی
جی
جی آپ بولے کچھ اس بارے میں بائی جان کس بارے میں اس کے بارے میں کچھ پیڑ ویڑ کے بارے میں بولے آپ
جی پیڑ کو نہیں کاٹنا چاہیے اگر دس کاٹیں گے بیس دن ہو
جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان ہاں بھائی جان ہاں بھائی ج ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے ماحول کو صاف رکھنا چاہیے ماحول کو گندا جی جی ماحول کو گندہ نہیں کرنا جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بائی یہاں ہاں بھائی جان اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے کاٹ نہیں نہیں چاہیے ہمیں نا بھائی جان جی بالکل لگا چاہیے پانی کو گندا نہیں کرنا چاہیے موبائل بچوں کو موبائل فون نہیں دین چاہیے بھ جان ج جی جی ب آپ بولے اس بارے میں کچھ اور بچان
جی جی بہت زیادہ
ا پیڑ لگانا چاہیے کاٹ نہیں چاہیے جی جی بالکل بھائی صحیح بات ہے بچےانور اور ہمیں پلاسٹک بیگ استعمال نہیں کرنے چاہے ہمیں کاٹن بیگ ک جی جی بالکل صحیح بات ہے آپ کی بھائی جان اگر ہم مارکیٹ جائیں گے تو ہمیں کااٹن بیگ ساتھ دینا چاہیے پلاسٹک بیگ ہمیں نہیں ساتھ دییننے چاہیے ہاں بھائی جان آپ کی بات تو صحیح بالکل صحیح ہے آپ کی بھائی جان بات ہاں کھیلتا کرکٹ بھی کھیلتا ہوں والی بال بھی کھیلتاوں سب کچھ میں کھیلتا ہوں آ ب جنگ کھیلتے تو کررکٹ ورکٹ ہ اوکے بھائی جن ٹھیک بج چلو بھائی تھینک یو اپ سے بات کرنے میں بہت مزہ آیا چلو بھائی تھینک یو چل لاش وون کل کا